اسلام علیکم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
الحمد للہ خیریت سے ہے اور آپ سنائیے
جی جی الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہیں
اللہ کا شکر ہے اور آپ کے امی ابو
جی جی ہمارے امی امی جان اور ابو جان بھی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کا فضل ہے اور آپ بتائیں آپ کی والدہ خیریت سے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہیں کہ ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں
چلیے اللہ کا فضل ہونا چاہیے کیونکہ جناب دیکھیے کہ والدہ محترمہ جو ہے نا یہ اللہ تالا کی عظیم نعمت ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ
ہاں کیونکہ والدہ محترمہ ہی ایسی شخصیت ہے کہ اس کے اندر بے وفائی نہیں ہے آپ کے اندر ہر ایک کے اندر بے وفائی ملے گا ہر ایک کے اندر دھوکہ دھڑی ملے گا لیکن ہماری والدہ مخ ترما جو ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بے وفائی نہیں ہوتی ہے جناب وہ اپنے بچے کو ہر ایک بچے کو محبت سے پالتی ہے
بے شک سہی فرمایا آپ نے
جی
یہ بات تو آپ کی ماننی پڑے گی جناب یہ بات
جی کیونکہ والدہ محترمہ جو ہے سمجھیے کہ آپ کو زندگی کا اور زندگی کے مطلب کہ اصول و آداب بتاتے ہوئے آپ کو زندگی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے وہ چیزیں بتاتی ہے اور راستہ دکھلاتی ہے کہ بیٹا اس راستے پہ تمہاری کامیابی ہے اور اس راستے سے بھی روکتی ہے کہ بیٹے اس راستے پہ مت چلو اس راستے پہ تمہارا نقصان ہے
الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے
کیونکہ جناب کی والدہ محترمہ جو ہے یہ اللہ تعالی ایسیظ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اس کی کے اندر ایسی محبت اور شفقت ڈالی ہے اپنے بچوں کی خاطر کہ کہ ذرہ برابر بھی اگر بچوں کو تکلیف ہو جائے تکلیف آ جائے تو ماں مطلب کہ پریشان ہو جاتی ہے فکر مند ہوتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
جی ماں کی اہمیت اور ماں کی جی جی فرمائیے فرمائی
وہی سا جی دیکھیے یہ اللہ تعالی آپ نے جو جس طریقے سے بتایا کہ جو ہے اپنے امی ابو ابو جان جو ہے بچوں کو راستہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ ہے یہ اچھا راستہ تا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں جیسے کہ دس پریوار ہیں ہمارے پڑوس کے اندر تو مانا کہ ایک دو پڑوس کے جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے امی ابو ان بچوں کو شرارتیں کرتے ہیں اور گندہ مطلب چوری جکاری کرتے ہیں تو ان کو روکتے ٹوکتے نہیں تو دیکھیے کبھی کبھی جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کی عادتیں دیکھ کر کیا وہ مطلب وہ بھی غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں تو دیکھیے
جی یہ بات بہت اچھی بات بتلائی آپ جناب کیونکہ دیکھیے اللہ تالیا کا فضل ہے کہ دیکھیے ماں کو ایسی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے اور ماں کے اندر مطلب کہ ہر چیز کی صلاحیت ان کے اندر ڈالی ہے کہ بچے کو کس طرح گائڈ کرنا ہے سب سے اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے بچوں کا جو استاذ ہوتا ہے یہ ماں اور باپ ہوتا ہے جی سب سے پہلا اس ا سس جو ہوتا ہے بچوں کا وہ ان کے والدین ہوتے ہیں جناب کیونکہ ان کو اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ بیٹے غلط چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے اچھی چیزوں کو اپنانا ہے نیک کام کرنا ہے برائی سے بچنا ہے یہ ساری چیزیں بتلاتے ہیں دیکھیے ماں کی محبت تو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے جناب ماں کی اہمیت ماں کی قدر اگر جاننا ہو تو اس سے جا کے پوچھے جناب کہ جس کے پاس والدہ اس کے دنیا میں زندہ نہیں ان کو ب ان کو اس کی اہمیت اور ای ساس ہوتا ہے کہ کاش ہماری ماں بھی زندہ ہوتی اور ہمارے متعلق فکر سر مند ہوتی ہے
الحمد للہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بات کہ آج کل جو ہے دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جیسے کہ ماں باپ اپنے ماں باپ جو اتنی محنت جو ہے اتنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں مطلب اس کو جیسے اچھا ہوتی اس کی وہ شکچھا پوری کرتے ہیں اس کی مرادیں ہوتی ہے کھانے پینے کی چاہے خود جو ہے چٹنی روٹی کھا کے ٹائم پاس کر لیں گے
بالکل صحیح بات ہے بالکل د فرما جناب کہ مطلب کہ بچوں کی ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں چائےے اس کو جتنی محنت کرنی پڑے جی جی بالکل صحیح بات ہے جی جناب یہ بالکل درست فرمائے کہ ماں اور باپ دونوں بہت محنت کرتے ہیں
الحمد للہ لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے جناب کہ جو ہے جب ماں باپ کا جب ٹائم آتا ہے جیسے کہ ان کا جو ایسی عمر آتی ہے مطلب وہ بزرگ جو جس میں بزرگ جس میں ماں باپ جو ہاتھ پیر کام کرنا بند ہو جاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب بیٹا جو ہے اس ٹائم پر ان کو بھول جاتا ہے کیہ کیئر کرنا ان کو ٹائم دینا جیسے کہ ہاں تو یہ چیزیں غلط ہے اپنے اس بیٹے کو سوچنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے ک میل ے لی جو کہ میں خود میرے ہم کو جو ہے ہمارے امی ابو اچھا کھلاتے تھے پلاتے تھے وہ چیزیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور تو کہ آج آپ آپ کیوںکہ وہ چیزیں اگر کوئی پڑوسی کا کوئی بزرگ آدمی ہے تو وہ بولے گا یار کیا نام ہے فلاں کہ آپ کے امی ابو چٹنی روٹی کھا کر ٹائم پاس کر لیتے تھے لیکن تم کو اچھا کھلایا پلایا
بالکل بالکل
تم تم اپنے امی ابو کو اس طریقے سے رکھ رہے ہو ان سے کچھ پوچھنا پوچھتے نہیں ہو کھانے نہ پینے کچھ کوئی چیز کچھ بھی نہیں پوچھتے آپ کیسے ہو آپ تم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے تمہارے امی ابوک اتنی محنت سے کام کرتے تھے خون پسن ایک کر کے تم کو تمہاری ہر مرادیں پوری ہر خواہش سے پوری کرتے تھے
بالکل بالکل جی جی کیونکہ دیکھیے ماں کے اندر اللہ نے ایسی ممتا رکھی ہے اور ایسی محبت رکھی ہے محبت کی مادہ رکھی ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچ چے کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے ہیں مطلب کہ بچے جس چیز کی خواہش کرتے ہیں ماں کے پاس اتنے پیسے ہو چاہے نہ ہو ماں کے پاس اور باپ آپ کے پاس چاہے اتنی قیمت ہو کہ نہیں ہو لیکن پھر بھی یہ سوچتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی خواہش کس طرح پوری کرے جناب کیونکہ دیکھیے مطلب کہ اتنے اتنے محبت اور شفقت سے پالنے کے بعد بھی ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر میں ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں مطلب کہ یہ ہوا کہ جناب کی کے ماں کی محبت اور ماں کی پرورش کو بھلا دیا اور کیا ہے کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی ی نے اس بچے کو اس بچے کو اپنے اندر کر لیا بتائیے کل کی آئی ہوئی لڑکی آپ کے ماں کی آپ کی ماں کے برخلاف کر دیا اور اب اس کی بات ماننے لگے لیکن آپ کی ماں کی محبت نظر نہیں آئی
جے شک صحیح فرمایا حضور آپ نے بالکل صحی فرمایا یہ غلط ہے یہ یہ کیا ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے ہمیں رشتہ جو کرتے ہیں ہمارے دیکھیے الحمد للہ ہم اس کی خوشی کے لیے کہ اس کی لائف بن جائے اور جو ہے یہ بھی اچھے سے نکال دے یہ اچھے ان کے بچے ہوں گے تو اچھے تعلیم دیں گے لیکن جو ہے ہم پہلے سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے ہ
اچھ
نہیں اگر مانو کہ اگر وہ غلط ہے الحمد للہ اگر وہ غط ہے تم اس کو سکھاؤ گے دن کی بات بتاؤ گے اسے نماز کے بارے میں بتائیں گے تو الحمد للہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ا ہے اس اس پریوار کے اندر اگر آپ نے رشتہ کر دیا اور آپ کہنے سے جو ہے وہ اچھے راستے پہ چلنے لگ جائے الحمد للہ آپ کو اللہ تعالی واابت فرمائیں گے بہت زیادہ و
بالکل بالکل جی جی بالکل بالکل درست فرما جناب آپ بالکل صحیح
اگر کوئی بگڑ کر سدھرتا ہے الحمدلہ اللہ اللہ تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے
جی جی بےحد خوش ہوتے ہیں جناب دیکھیے آپ ہی دیکھیے مطلب کہ کوئی آپ کے گھر کے کوئی گھر کے آپ کے آپ کے گھر کے کوئی افراد جو مطلب کہ غلط راستے پہ چل جائے اور غط راست کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی طرف آ جائیں مطلب کہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ جائے دوسری جگہ بھاگ جائے پھر اس کے بعد اگر واپس آ جائے سب چیز چھوڑ کر ہر برائی کو چھوڑ کر تو آپ کتنا خوش ہوئیے گا ہونا ہے جی خوش ہوں گے اسی لیے جو ہے اللہ تعالی بھی خوش اللہ تعالی بھی اس بندے سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسا کہ مطلب کہ بچھڑا ہوا بھائی مطلب کہ برسوں کے بعد آیا ہو
صحیح فرمایا بالکل حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا
اسی لیے جو ہے ہم لوگوں کو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے جی
حلہ
ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو اس کی بات ماننی چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے ان کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جنت کو حفاظت سے رکھ کے اپنی جنت کو حفاظت سے رکھیں اور جنت کے دروازوں کو بھی حفاظت سے رکھیں ہے کہ نہیں انشاء اللہ ہم بھی کوشش کریں گے
بے شک بالکل ہم بھی ہم بھی بھی جو ہے آپ نے جو اتنی اچھی باتیں کی الحمد للہ ہمیں بہت اچھی لگی اچھا ان شاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری
انشاء اللہ پھر بات ہے خدا حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام تو